ولیکم ہوں
ہلو
ہلو
فقعع اچھے سے آب کو
ہاں جی ہاں جی
گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
میں ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں
ہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہو ویسے
میں نیچے اتری تھی ا مجھے لگا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں لیکن یہ میری مامی تھی میری وہ ن نا کزن یہاں پہ تھی
جی جی
ہمیں لگا تھا کہ اب ان کو یہاں گ یہاں سے گھر لیں گے اب خود تو وہ جلدی آئی ہے اس کو لیا ہے اور نکلی ہے مطلب نا بیٹھی بھی نہیں ہے
مطلب تمہاری کزن نکلی
ہاں ہاں وہ گئی اس کو نا میرا باپاالے تھا
ہاں چلیے ٹھیک ہے نہ آپ کو بھی جانا تھا یتھی وہا
ہاں ہاں پتا کیا ہوتا ہے آج کل کے لوگوں کو بھی
ا
اور بتیا آپ نے اسکول کے اسائنمنٹس سارے کمپلیٹ کیے اسکول کی کام لکھی
جی- جی آپ نے-
نہیں میں نے ابھی کچھ بھی کمپلیٹ نہیں کیا کیونکہ ہم ابھی کچھ کام ہی کر رہے تھے صفائی کر رہے تھے- آپ لوگوں نے صفائی وغیرہ کی-
ہاں پگ نا
ہاں- ہاں ہم نے و کی-
ویسے آپ کون کتنے دن لگے صفائی کرنے کو ہم نے نہیں کیا ابھی
چار دن نہیں چار نہیں چھ سال دن
اتنا ٹائم
ہاں ہاں
اصل میں آگ کو کرنا تھا نا شفٹ بھی اس لیے
ہاں ہاں برنا کے شفٹنگ کے حساب سے تو ہمیں لگے مجھے لگ پیدااز بیس دس- ہم سامان لا رہے تھے نا کہیں آپ کو پتاہ ہے نا میں کب سے سامان لا رہے تھے-
جی- جی ہاں
مطلب کیا یہ بھی تو اس سے بھی اس سے بھی تو تفریق ہے-
اور کیا تفریح
آپ نے وہ دیکھا وہ وائرل ویڈیوز جو نا وہ چیلنج ہوتے ہیں- اسٹون پہ بسییز رہتا ہے اور یہاں سے کھانا کھاتا ہے-
ہاں- ہاں
ہمیں آج شام کو بھائی اور مجھے وہی کرنا ہے ہم نے پہلے ہی پلان کر کے رکھا-
ی بھائی کو
جنید اور مجھے-
آپ نا یہ فون سامنے رکھنا آپ اس میں اڑتا ہے نا ویڈیو بھی سامنے ہوتا ہے فون-
ہاں- ہاں مجھے پتا ہے
اصل میں وہ نہیں ہوتا ہے وہ اسٹون پیپر سینا پھرنا دوڑ دوڑنا ہوتا ہے تھوڑا سا-
ہاں- ہاں مجھے پتا ہے جو جیتتا ہے نا اس کو کھانا ہوتا ہے اور جو ہاتھ ہے اس کو دوڑ کے جلدی جلدی آنا پڑتا ہے-
جی- وہی نا مطلب آپ کو کب کرنا ہے وہ-
سبو والی گیم ہوتی ہے مطلب اسی کا کھانا وغیرہ وغیرہ- دو لوگ کاپی پہ بنا کے رکھتے ہیں وہ- ٹوونٹی ٹ ون شٹ فورٹوائٹ فائیو مطلب ٹیبل ون ٹو ہنڈریڈ-
آپنا ویٹ اٹھانا ضوری ہے لیکن بڑا کراپ نہیں کرنا-
مجھے پتا ہے مجھے پت ہے وہ فون آگے رکھنا ہے ہم- کچھ تھوڑا تھوڑا ہی چیز آئیں گی ہم اتنا نہیں لیں لیکن مجھے پیسے ہی نہیں ہے-
لیکن- لیکن اس میں نا وائس بار نہیں کرنا اور پورا ویڈیو- کراپ کر کے نہیں ٹھیک ہے-
ٹھیک ہے-
ج
جی- جی ہم لائیں گے میگی چپس نہیں میگی وغیرہ لائیں گے ہم-
ہاں میگی بنا کے رکھو اور- کچھ چپس کا ا اصل میں آپ کو لانا تھا برگر وغیرہ-
ہاں- ہاں ورنہ کے میں نے دیکھا وہ میگی موموز چپس کا بھی ہوتا ہے ہاں-
آپنا ایک کام کرو آپ میرے ساتھ کچھ چلنج گ-
میں بھی یہی سوچ رہی تھی کسم سے آپ کو پتاہ ہے جب ہم گئے تھے- وہاں گوم میں کیا بولتا ہیں اس کو گوگل ڈورا-
جی
وہاں پہ کیا چالجوںتا وہ-
ا ا کیا
وہاں پہ مزہ مطلب تب دماغ میں ہی نہیں تھا لیکن کسب سے تم دیکھو وہاں پہ کتنا مزہ آتا
ہم نئے چیلنج کرتے آپ اور میں
اگلی بار ضرور ٹھیک ہے
ضرور نا ضرور
اس میں کیا گراؤنڈ ہونا چاہیے ایک وہاں پہ کوئی نہیں ہونا چاہیے اور وہ ہو سکتا ہے-
تو وہ کیا اگر کوئی ہوگا پھر ہمیں کیا رکھنا ہے بس دوڑنا-
وہ نہیں مطلب وہاں پہ ویڈو وغیرہ اٹھانا ہوتا ہے نا وہ اٹھاتے ہیں نا اس میں تیز -تیز
اچھا ٹھیک- ٹھیک
ہاں- ہاں ہمیں تب کرنا تھا ہم لیکن اگلی بار ضرور وہ چیلنج کریں گے-
اگلی بار ضرور مطلب تھا ضرور
ہاں ورنہ کیا میگی لانی ہوتی دیا
میگی وہاں پہ کون میگی بنانا ہم یہی لائیں گے کچھ پیزا وغیرہ وہ تو تو بھی ہم کو ہی کھانا ہے پیزا موموز نہیں پیزا برگر اور لائیں گے کچھ سینڈوچ
ٹھیک ہے
مگر ضروری ہ
ضرور مجھے نا وہ دماغ میں رہا
مجھے بھی قسم سےاحب
مجھے یہ دماغ میں ہی نہیں تھا کہ ہم دو بھی کریں گے یہ چیلنج
اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کتنا بق ہے وائرل ہے یہاں انسٹا گرام سے
ب مجھے صرف اس کے ریلس آتی اور جب مجھے آتے ہیں نا مجھے اتنا پانی آتا ہے منہ کو کہ میں سوچ جو ہم بھی کریں گے اب ہم چھوٹا موٹا صحیح کریں گے بھائی اور میں ہم یہی لائیں گے میگی اور لائیں گے چپس وغیرہ کچھ اور دیکے گا بائی کیا لائے گا مطلب نا وہ جو جلدی جلدی ختم ہوگا
اچا ٹھیک ہے
ہاں کیونکہ ہم اتنا بڑا نہیں کریں گے پیزا وغیرہ کا اور ہم پیسٹری لائیں گے
ہاں پیسٹ بھی ٹھیک رہیں گی کسم سے
ہاں ہاں ورنہ کیا مزہ آئے گا لے کےے شاہ کو میں ویڈیو میں رکھوں گی پھر کی پہ فون
ہاں لیکن کراپ کچھ نہیں کرنا
لیکن مجھے لگتا ہے ہم وہ والا نہیں کریں گے اسٹون پیپر سیزر والا وہ والا کریں گے جو نمبر ڈھونڈھنا ہوتا ہو ہے نا تب تک دوسرے انسان کو کھانا ہوتا ہے
نہ وہ بڑا ہوتا ہے وہ تو پھر ایک ہی انسان کھئے گا
اچھا ارے نہیں ویسے ہی نہیں ہاں ہاں اس میں بھی مزہ ہے مجھے لگتا ہے وہ والا
نا آپ کہ نا آپ کام ہے کرو
جی
آپ نے وہ دیکھا ہے وہ ب بوٹلنا جو فلپکارٹتے
ہاں ہاں
اگر ایک بندے نے فلپ کی بک کھائے گا جب تک دوسرا بندہ نہیں کرے گا وہ کھاتا رہے گا وہ ہم نا وہی کریں گے کیونکہ اس نے اس میں نا دوڑنا بھی نہیں پڑھتا ہے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے
کیونکہ وہ عجیب ہوتا ہے پھر اگر کہیں جگہ دوڑے
اگے د بھی دےیار کچھ چلے پیا لگا یا
ہاں وہ بوتل نا ٹھیک رہتی بوتل
ہاں ہاں مجھے لیکن آپ کو پتہ ہے اس پ میں مجھے مسئلہ ن مجھے وہ کبھی ٹھیک کرنے ہو رہتی ہے مجھے وہ کبھی ٹھیک نہیں رہتی ہے وہ بوٹل ہاں چاہیں گے نا ویسے
کیاسم سے
قسم سے
جو اتنی اچھی طرح سے آتی ہے آتی ہے وہ
م جے نہیں وہ والا بھی تو ویسے ہی ہے مطلب کاپی ایک پہ نمبرس وغیرہ لکھتے ہیں
ہاں
ا میں نے آپ کو اپ نبو سیو کی والی بھی میں آپ کو بھیجوں گی اپ دیکھو کونا والا میں بتا رہی ہوں
نہ میں اچھا اچھا بھیجے بھیجیے آرام سے
جی جی
میں نے دیکھھی میں نے دیکھی تھینک یو
تو نہیں د کی
ہاں یہ نا اچھا ہے اس سے مطلب ہاں مطلب نا نمبرس لکھتے ہیں الگ الگ پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے اس میں مت نا دکھے گابھی
ہاں ہاں یہی میں بتا رہی ہوں انہوں نے رکھا ہے نا میگی چپس وغیرہ
جی جی
اس میں بھی مزہ آئے گا لیکن جب ہم کریں گے نا چل لیجیے ہم پیزا مومو پیزا برگر ضروری لانا ہے کیونکہ برگر سے ہی پتا ہے کیا ہوتا ہےپ نے دیکھیے ریلس
مطلب کیا اچھا وہ مطلب نا
ا میں متب پہنچتا ہے برگر
ہاں ہاں
اور نا موٹی چؤمین لانی ہے وہوٹی کی ہوتی ہے نا زیادہ
ارے اب آپ کی کتنا یہ ہوئی لائیں گے لائیں گے لائیں گے
ہاں ہاں مجھے نا دماغ میں رہی یہ بات
چلے کوئی بات نہیں لائیں گے ان شاء اللہ
ہاں جی
ہاں جی
ہوں اور بتائیے آپ مما پاپا ٹھیک تھا
جی ہاں شکر اللہ کاپ بتائیے
و میں نے جو بتایا نا آپ کو میں نے وہ آڈیو سنا تھا ان دو لڑکوں کا مطلب نا اس والے میں جس میں سبمٹ کرنا پڑتا ہے
ہ
اس پہ میں نے وہ والی سنا تھا نا اس پہ مجھے وہ بتا رہے تھے اس پہ صرف مما پاپا ٹھیک ہے چاچا چاچی چاچی کی بیٹی چاچی چی کا بیٹا وہ سب ٹھیک ہے ہاں ہاں
میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈ ویک اٹھانا لیکن آپ باپت نہ مانتی ہو
مجھے بھول ہی گیا تب اگر مجھے اگلی بار آیا نا میں اٹھاؤں گی ضرور
چلیے ٹھیک ہے
ہاں ہاں آپ کے گھر میں بھی مچھر ہے کیا
نہ ہم تو یہاں رہے تھے نیوزی لینڈ میں یہاں پہ کہاں ہوں گے
مطلب یہاں سے کتنے مچھر ہے
وہاں سے نہ یہاں سے نہیں ہے م تب ن میں نے صبح سے ایک بھی مچر نہیں دیکھا ہے شام کو ہوتا ہے شام کو نہیں جب صبح اٹھتے ہیں نا صبح ہوتے دو تین
نہیں یہاں سے صرف مچھر ہی مچھر ہے پ انہیں پریشانی اٹھات دی
آپ کو نا کوئی دوائی وغیرہ لانی تھی اب ان کے لیے نا پریشان کرتے
ہم مچھ روں کوتا ہوئی بھی گ گ
ماں پکا نا
یہاں پہ میرے بھائی جو ہے
ٹھیک ٹھیک
آپ میں اتری مچے ہی چلو ہمبر میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے
ہ چلیے ٹھیک ہے اپنا خیال راکھ اللہ حافظ
چلیو ٹھیک ہے اللہ حافظ
میں واپس ہی کال کروںیا
ا ایک منٹ کے باہر ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ